السلام علم السلام عکلم بھ جان
وعلیکم السلام
اور آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی
جی بھائی جان آپ بھی بتائیے آپ آپ کے گھر میں سب ک رہے تھ
جی اللہ کا شکر ہے سب کہہرییے اور بتائیں موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پر
جی بھائی جان موسم تو بہت بہت تیز گرمی ہو رہی ہے
جی انشاء اللہ موسم کا مزاج تو ہمارے یہاں ھی کچھ ایسا ہی ہو رکھا ہے گرمی بہت تیز ہے دپ کی د دن میں دھوپ کی تبیعت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ گھر سے نکلنا بھی د بار ہو جاتا ہے ماشاء اللہ فر کریں کہ جانا ہی پڑتا ہے آفس نہ جائیں تو پھر پیسو کا بندوبست نہیں ہو پاتا ہے ماشاء اللہ گرمی زیادہ ہی ہو رہ ہے جی جناب
جی بھائی جان گرمی بہت تیز ہو رہی ہے ابھی کی اور بارش ایسا موسم ہوتا لیکن بارش بالکل نہیں آتی بھائی گ
جی جناب مگر آپ آپ نے کبھی اس بات کا غور کیا ہو کہ یہ بڑھتی گرمی کا کارن ہم لوگ ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ باگ ایسے ہیں جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں انشاء اللہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی خاص ہے اگر پیڑ پودے نہیں ہیں تو مانو جیون بھی نہیں رہے گا انشاء اللہ اگر پیڑ بہت ہی کم ہوتے چلے جائیں گے تو ہمیں آکسیجن لینے میں دقتیں آئی ہیں آج کے سمے میں کہئی جگہ تو ہم آکسیجن لیتے لینے میں بھی ہمیں دقت آ ہی نہیںی ہے گٹھن محسوس ہوتی ہے ان شاء اللہ اگر اسی قدر ہم پیڑ کاٹتے رہے تو جو آگے آنے والی جنریشن ہوگی وہ تو ختم ہی ہو جائے گی ماشاء اللہ ہمیں میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہی اور اپنے پڑوسی پڑوسی امی جان ابو جان بھائی جان بیگم صاحب ان کو یہی تعالب دینی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں جس سے بھیڑ بہت زیادہ ہوںگی تو مانسون میں بدلاؤ آئے گا مانسون میں بدلاو آئے گا تو بارش بھی ہوگی بارش ہوگی تو موسم کے مزاج کچھ الگ ہی ہوں گے ٹھنڈا ہوگا سہانا ہوگا ماسا اللہ جیسے موسم ہرا موسم ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم گوم تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت میں گھوم رہے ہیں جناب کچھ آپ فرمائیں
جی بھائی جان یہ بڑھتی گرمی کا کارن اپن یہ کیونکہ اپن کیا کرتے ہیں کہ فیکٹ جو فیکٹریاں ہوتی ہے ان کے لیے کئی سینکڑوں پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے اور جو ویکتی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیڑوں کی اہمیت کتنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دللی میں ابھی کیا لو رہا ہے وہاں پر اتنا پردوشن نہیں نہیں کہ بائیجان مطلب کہ وہاں کے بدل ایسے ہو رہے جیسے کہ ابھی بارش ہو لیکن وہ ایک طریق پردوشن ہے کیونکہ فیکٹری سے جو کالا دھوا نکلتا ہے وہ ایک طریقے سے م مانو شریر کے لیے بہت ہانیکارک ہوتا ہے کیکہ بھائی جان آپ کو پتتا ہے پردوشن ایک ایسی چیز ہے جو زندہ ویکتی کو لاش بنا سکتی ہے اور بھائی جان یہ اگر اپنے دیش میں پیڑ پودے رہیں گے تو وہاں کا پردوشن بہت کم رہے گا کیوںکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح گاؤں کے انترگت کتنے پیڑ رہتے ہیں ہمالیہ رہتے ہیں پوت رہتے ہے تو وہاں پر گرمی کا سردی کا کسی کا بھی وہاں پر زیادہ ابھاؤ نہیں رہتا کیونکہ بھائی جان ہوتے کہ پیڑ بہت زیادہ پریاپت ماتا میں پائے جاتے ہیں اور ہم کرے بات شہروں کی تو شہروں میں کبھی کبار بہت کم پیڑ پائے جاتے ہیں کیہ شہروں میں پیڑ ہوتے وہ ہوتے کافی ک طریقے پ مطلب کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سڑک کے آس پاس ہی دکھیں گے آپ کو کہیں دو پانچ پیڑ لیکن بھ جان اگر مانو مانو ویکتی اگر یہ سمجھ جائے کہ اپن کو پیٹ کم کاٹنے چاہیے تو ال خدا کسم ودان پردوشن بہت کم رہے گا ہمارے دیش میں دیش کے انترگت
جی بھائی جان آپ صحی فرما رہے ہیں ان شاء اللہ آپ نے یہ بالکل صحیح بولایا ہے کہ جیسے ہم کہیں بڑے سے شہروں میں چلے گئے تو ہمیں زیادہ تر دیکھو اتنا پردوشن ہوتا ہے اتنا ٹریفک ہوتا ہے ماشاء اللہ اس سے ہماری وائیو پردوشن ہوتی ہے تو وایو پردوشن ہونے کے کن ہماری جلوایو بھی پردوشت ہو گئی ہے جس کے کی کارن ہے ہماری اجون پرت میں چھید ہو گیا اس کے کارن بارش سمے سے نہیں ہو پا رہی ماشاء اللہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ آاتھ کے سمے میں پیڑ پودے کا تو بارش بھی صحیح سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ جل وایو پردوشت ہو گئی ہے تو بارش سمے سے نہیں ہو رہی ہے اور جو ہمارے گاؤوں میں جو ہمارے ملک میں جو کسان ہے وہ نہ تو سمے سے فصل کر پا رہے ہیں نہ اگا پا رہے ہیں میرا ماننا تو یہی ہے جناب کہ اگر ہم حکومت سے یہی گزارش کریں کہ لوگ لوگ باغوں کو زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے کے بارے میں حکومت گزارش کرے اور انشاء اللہ حکومت کئی جگہ ا بیان بھی چلائے کہ پیڑ بچاؤ پیڑ لگاؤ اوریں ہمیں فری میں پیڑ بھی ملنے چاہیے لگانے کو ماشاء اللہ پر آپ نے اس میں حکومت کی بھی کچھ حکومت بھی اس میں ملی ہوئی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حکومت خود آج کے سمے میں کئی جنگلوں کو کئی بنوں کو اور پروتوں کو ان کو نشٹ کروانے میں لگی ماشاء اللہ یہ ح گومت انن کو نشٹ تو کر رہی م اطل جب بہت جگہ جنگل ونگل کاٹ دیے جائیں گے تو ان شاء اللہ پیڑ تو کم ہوں گے حکومت سے یہی گزارش کی جائے گ کہ حکومت خود پیڑ پودے بچاتی ہے تو لوگ واگ بھی بچائے گ اگر ماشاء اللہ یہ نیم چلا دیا جائے کہ جو لوگ پیڑ کاٹتے ہیں ان شاء اللہ ان پہ دس ہزار روپئے کا جرمانہ ہے یا یہ دنڈ دیا جائے تو ماشاء اللہ لوگ کچھ سدھرنے کا بھی سوچیں گے دیکو ہر کام آپ نے یہ کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو بول نہیں سکتے ہیں کہ آپ پیڑ لگاؤ کہ پیڑ بچؤ ہر کام کی پہل خود سے شروع ہوتی ہے اگر ہم خود پیڑ لگاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں دیکھو ہمارے گھر میں کم سے کم دس سدسیہ تو ہوتے ہیں ماشاء اللہ اگر ہمارے گھر کے ہر سدس سے ہم بولے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے امی جان ابو جان بھائی جان بچے بیگم صاحبہ یہ ہماری بات کو مان بھی جائیں گے اور ان سے یہ بولیں کم سے کم سال میں پانچ پیڑ لگائےیں تو انشاء اللہ اس کا درا ایسے جن سنکھیا ہمارے ملک میں جن سنکھیا اتنی بہت ہے اگر سبھی لوگ دو دو پیڑ بھی لگائےیں تو پیڑوں کی کوئی کمی ہی نہیں آئے گی ا پیڑوں کی کمی نہیں ہوگی تو بارش سمے سے ہوگی بارش سمے سے ہوگی تو موسم کا مزاج بھی اچھا رہے گا اور ہمیں شھ آکسیجن بھی ملے گی چھایا بھی ملے گی پھل بھی ملیں گے
تو بھائی جان آپ نے بولا ہے کہ ابھی کہ ہر گھر میں سے ہر کوئی ویکتی ایک پیڑ لگانا چاہیے تو مان لیجیے بھائی جان اپن نے ایک ایک پیڑ لگا دیا لیکن اگر اسی پیڑ کو دوسروں نے کاٹا آپ نے بولا ہے کہ اگر کوئی ویکتی پیٹ کاٹتا ہے تو اس کے اوپر دس ہزار روپ کا جرمانہ ہے تو بھائی جان ادھر کے کیا کرتے جو فورسٹر لوگ ہوتے ہیں جو ون وواہ کی سرکشا کرتے ہیں ن بائی جہاں وہ ویکتی پیسے لے کر کے پیڑوں کی کٹائی کروا دیتے ہیں وہ ان کو بس اپنے جیب جیب گرم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی جان وہ یہ چاہ
خود گرج ہو گیا انہیں یہ نہیں بتایا کہ پیڑ پودے نہیں ہے تو ہمارا جین نہیں رہے گا ہم سلہ نے تو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے وہ چند پیسوں میں انسان اتنا پیسوں کے پیچھے انسان اتنا پاگل ہو رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا ہے نہ تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر زیادہ اس کا آپ بھی دیکھ لو پیڑ پودے نہیں رہیں گے تو ہمارا فیوچر ہمیں کافی ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا پیڑ پودوں سے ہمیں کافی فائدے ہیں یہ پیڑ پودے ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہم سے کچھ لیے بنا ہمیں بہت سارے فائدے دیتے ہیں دیکھو آکسیجن دیتے ہیں چایا بھی دیتے ہیں پھل بھی دیتے ہیں پھول بھی دیتے ہیں اور کہیں تو پیڑوں سے جو اوشدھیاں بھی بنائی جاتی ہیں جن کام سے وہ جو ہماری دوائیوں کے کام آتے ہیں ماشاء اللہ اور ان کو وہ سوچ سبدی ہو کہ دوائی سے دوائی کو انفیکٹ ہم کسی بھی بیماری میں کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے شریر پ کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں پڑتا آج کےمے میں جو دوائیاں آ رہی ہیں ان کو ہم کھائیں تو ہمارے شریر پ کافی سائڈ افیکٹ پڑتے ہیں
تو بھائی جان آپ آپ بول رہے ہو کہ ہر ویکتی کو پیڑ لگانا چاہیے بھائی جان آپ کے یوا پیڑھی اتنی آالسی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے شریر کا دھیانکھ نہیں رکھ پاتی تو پیڑوں کا کیا کیا دھیان رکھے گی وہ مطلب کہ پیڑوں کو اپن جو پیڑ لگاتا وہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو پ جو ویکتی پیڑ لگاتے ہیں فوٹو کھینچتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے اپنا دکھاوا کرتے لیکن ان کے بع بھی ان پیڑوں کا وہ حال چال نہیں کچھ نہیں پہچتے کیونکہ ان کو اپنے سوارھ سے کام ہوتا ہے پیڑ پودوں سے نہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں لگاؤں گا جس سے کیا فائدہ ہوگا پبلک تو لگائی ہی نہیں رہی لیکن بھائی جان اپن کو پہلے اپنے خود خود کو سمجھنا چاہیے پھر دوسروں کو اگر اپن خود سمجھیں گے تو تو دوسرے ویکتی اپن کو دیکھتے ہی وہ خچھ سمجھیں گے کیونکہ اگر ب آپ کے گھر میں سے کوئی ایکر ایک بچہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی پیڑ لگاتا ہے تو اس اس کو دیکھ کر بڑے یہ سوچیں گے کہ یہب نابالغ ہو کر کے اس میں اتنی سوچ ہے لیکن اپن کچھ نہیں کر پا رہے تو بھائی جان خود دوسر کو دیکھ کر ہی دوسرا بندہ سیکھتا ہے اگر اپن پیٹ کاٹ ٹیں گے تو وہ سوچےا کہ بھائی جان یہ تو پڑ کاٹ رہا ہے اپن لگا رہے تو اپن بھی کاٹیں گے تو بھ جان اس ساتھ ساتھ وہ ویکتی مانسک سنتلن کے ساتھ کھلواڑ ہوتے تو بھائی جان وہ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پیڑ کاٹنے لگ جاتے ہیں
جی جناب آپ بالکل بالکل صحی فرما رہ دی کو اگر ہم پیڑ لگاتے ہیں تو م مس ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ابو یان نے ہماری امی جان لی پڑ پودے لگائیں تو ماشاء اللہ انفیکٹ ان پہ بھی پربھؤ پڑے گا وہ پیڑ ہی لگائیں بلکہ اگر ہم پیڑ وہد کارٹتے تو وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے ابو جان پیڑ کاٹتے ہیں تو وہ پیڑ کاٹیں ماشاء بچوں کا بچوں کے گرو ماں باپ ہی بچے کے گرو امی جان ابو جان ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ اگر ہم جو ہم کام کریں گے اسی کو بچے بھی کرتے تو اگر ہم نے شروع سے یہی تعالق دیں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائےیں اگر پیڑ کاٹنے کی ضرورت ضرورت بھی پڑ رہی ہے تو کوئی سوکھا پرانا جو پیڑ کا بھی ہرا نہ ہو سکے اسے کاٹ لے جیسے پیڑ پودے زیادہ تو اس لیے کاٹے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گاؤوں میں چلے جاؤ تو کچھ لوگ واگ ایسے ہیں جو گیس بھرا نہیں پاتے ہیں انشاء اللہ وہ اپنے کھے کھانا پکانے کے لیے پیڑوں کو کاٹ کے ان سے لکڑی پراپت کرتے پھر اپنا بوجن پکانے کی سوھائیں کر پاتے ہیں ماشاء اللہ سرکار سے یہی گزارش کرنا چاہیں گے ہم تو کہ گیس د وہ گیس اتنی تیز ہو رکی ہے کہ اب سلینڈر پندرہ سو کا آ رہا ہے تو ان شاء اللہ ایے پانچ سو کا کر دیا جائے تو سھی لوگ ب گیس کا اپیوگ ہی کریں گے بلکہ کوئی پیڑ پودوں کو کاٹے گا ہی نہیں یہ بڑھتی مہنگائی کے کارن ہو رہا ہے جناب
جی بائی جان آ سے بات کر کے بہت اچھا لا پھر ملیں گے کسی نیٹپی کے سات جب ت کےے خافظ بھ جان
جی اللہ حافظ بھائی